ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور خیریت سے ہو آپ
ہیلو جی آپ بتائیے آپ کیریت سے
ہاں خیریت سے اور آپ کے امی ابو باجی بھائی جان سب خیریت سے ہے
جی سب کہہ رہے س جی آپ بتائ آپ کے امی ابو سب کہہ رہے تھے
سب خیریت سے ہے بس شکر ہے اللہ کا اور فرمائیے
کیا چل رہا ہے کیسا موسم ہے آپ کے یہاں پہ
جی ابھی کیا تھوڑی بارش ہونے کی سمباونا ہو رہی ہے
اچھا
ہاں ہمارے بھی یہاں پہ موسم کا بھی سہاونا ہے بارش کا تو کچھ نہیں آالم لگ رہا ہے پر ویسے اچھا ہے موسم
جی جی ادھر تو کیا ہلکی ہلکی بوندیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں بارشنے آ سکتی
اچھا ہوں ہمارے تو آج دوپہر تک تو مطلب اتنی زیادہ گرمی تھی پورا جسم جھلس رہا تھا تھا گرمی میں ہے نا تو ابھی موسم کا دیکھو ہاں موسم کا بھی پتا ہی نہیں چلتا جو موسمی تبدیلی ہے وہ آج کے دور کا ایک جو نہایش سنگین اور آ عملی مسلہ بن چکا ہے ہے نا تو ہاں کبھی کیسا موسم ہو جاتا کبھی کیسا ہو جاتا ہے وہی ہے نا دنیا بھر کے ممالک اس کی وجہ سے مختلف کا مطلب سامنا کر رہے ہیں ہے نا اتنی مشکلات آ رہی ہے
جی اپن کو مطلب کہ موسم کے بارے میں کچھ پتا نہیں رہتا کب بارش آ جائے کب دھوپ ہو کب ٹھنڈی پڑنے لگ جائے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سردیوں کے موسم میں بھی کئی بار مطلب کہ بارش اسٹارٹ ہو جاتی ہے
ہ ہ صحیح بروایا آپ نے
ابھی کا ٹائم ہے تب اپن کو برسات کی بہت زیادہ آوشکتا ہے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جو اپن اپن کی طرف جو کھیتی کرنے والے کسان ہوتے ہیں ان وہ مطلب کہ ایک طریقے سے بارش کے اوپر ہی نربر رہتے
ہاں صحیح فرمایا آپ نے جو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ جو جان خطر اور پورے ماحول پر نا اس کہ گہرے اثرات مربت ہو رہے ہیں دیکھ ہی رہے ہیں ہم ہ نا ک اتنا مطلب اثر ہو رہا ہے سب پہ اس کا اگر اس کے ہے نا مسئلے پر وقت رہتے توجہ نہ دی گئی م مطلب اس کو توجہ نہ دی گئی اگر اس مسئلے کو تو جو ہماری آنے والی نسلوں کو بہت بڑی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے ان کو
جی جی بالکل یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ کب بارش آ جائے کب کیا ہو جائے لیکن ابھی کیا جو کسان کسان ہوتے ہیں وہ کیا موسم کے اوپر ہی نربھر رہتے ہیں ان کو ابھی کے موسم ابھی کا ٹائم چل رہا ہے اس کے انترگت کھیتی کی جاتی ہے نا وہ مطلب کہ ایک طریقے سے بارش کے اوپر ہی ڈفرینٹ رہتے ہاں مانا کہ ہر ہر کسان کے پاس اپنی ایک سویدھا رہتی ہے وہ ٹیوب ویل سے ک سےے پانی سچائی کر سکتے ہیں لیکن جو
ہاں یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں نا یہ قدرتی اسباب کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مطلب قدرت کی دین بھی ہو سکتی ہے پر جو لیکن جو آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ انسانی سے سرگرمیاں جو انسان سرگرمیاں کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے دیکھیے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہو گیا گاڑیوں سے نک نکلنے والی گیسے ہو گئی یا پھر جنگلوں کی کٹائی کہہ لو ہے نا یا پیٹرول اور ڈیزل کا جو بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں لوگ اور ماحول کو آلودہ کرنے والے ہے نا مطلب پلیوٹ کرنے والے جو دوسرے جذرائے وہی ہے نا اس مسئلے کو دن ب دن سنگین بناتے جا رہے ہیں
جی بالکل میرا تو مطلب کہ اللہ سے ایک ہی واسطہ ہے کہ وہ مطلب کہ بارش سے بارش جلدی سے جلدی ہو جائے کیونکہ جو کسان بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کھیتی میں جو بیج بیج لگائے ہیں جو بیج اب گروتھ پہ آ چکے ہیں اب ان کو بہت بہت زیادہ امپورٹینٹ ہو چکا ہے پانی اگر ان کو پانی ٹائم سے نہیں ملے گا تو کسانوں کی فصلیں نشٹ ہو جاتی ہے اور کس جی جی بالکل اور کسان ایک ایسی مول بھوت اکائی ہے اپنے دیش کی جو ہر کسی کا پیٹ چلاتی ہے پیٹ بھرتی ہے
صحیح فرمایا وہی ہے نا کچھ سرد ممالکوں میں حرارت بڑھنے کی وجہ سے کھیتی کا جو موسم ہے لمبا ہو جاتا ہے پھر وہ وہی ہے نا جس سے کچھ فصلوں کی جو پیداوار میں اضافہ ہو سکتا پر تو مطلب برفیلے علاقوں میں بھی جو آوجائی اور تعمیری کام ہے جو وہ کچھ حد تک آسان ہو ہو جاتے ہیں
جی بالکل تو ابھی کیا یہ بارش نہ ہونے کا سب سے بڑا کارن ہو چکا ہے اپنے جنگل ہوتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ پیڑوں کی کٹائی کی جا رہی ہے
سحی فرمایا جنگلات تو ختم ہی کر دی ہے نا انسان نے آج آج کل کے ائم میں
ان کا جو ویکتی بڑی بڑی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے بہت جنگلاتوں کی کٹائی کر رہے ہیں تو ان کو تو ان کے بدلے پیسہ ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان نقصاناتمک ہوتا ہے جو ہوتا ہے ایک کسان کی لائف کے اوپر کیونکہ ان کو جو فصل ہوتی ہے ان کو ٹائم سے پانی نہیں ملتا اور وہ فصلیں نشٹ ہو جاتی ہے
تو اس مددے پہ سرکار بھی مطلب کہ اپنا کچھ کتری اب سرکار کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ ایک بارش ہے جو کہ قدرت کا کرشمہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو بارش خوب ہوئے گی لیکن اللہ نے نیچا لیکن اللہ میرے اللہ اللہ جو کہ کسی کی بھلائی ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو مانو منشیہ ہوتا ہے وہ ہی اپنے پیڑوں پر خود ہی کلاڑی مارتے ہیں کیوںکہ پیڑوں کی کٹائی کے کن پردوشن سے م مطلب اپنی اجان پرت ہے اس میں چد ہوتے جا رہے تو اس
ہاں جب درخت ت کو کاٹا جاتا ہے درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے موسمی تبدیلیاں ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے گلیشیئر جو ہے تیزی سے پگھل رہے ہیں سمندر کی اسطح بلند ہو رہی ہے اور کئی جو ساحلی لگ ے ہیں ان کے ڈوبنے کا خطرہ بھی دیکھو بڑھ رہا ہے بہت بڑھ رہا ہے ہے نا موسم بے ترتیب ہو ہو رہا ہے اس میں موسمی تبدیلی سے موسم تو کتنا بےترتیب ہو رہ ہے کہ غیر معلومی وشوتی جس ہم نے ابھی بات کی ہے آج ہمارے یہاں پہ دوپہر میں اتنی دھوپ تھی پورا جھلس رہا تھا مدن اور ابھی دیکھو کیسے بارش کا ماحول ہو گیا پورا آالب ہو گیا بارش تو کہیں غیر م معمولی معالولی بارش بارش ہوتی ہے تو کہیں پھر
ج ہیلو
جان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے ج
جی آپ کی آواز کیا صاپ نہیں آ رہی ایک تو بالکل کٹ کٹ کے اٹک کیا آ رہی ہے تو کیا کال خراب ہونے کی سمباونا زیادہ رہے گی تو اپ
ہیلو
جی آپ کی آواز کیا کبھی کبھی بالکل بھی نہیں آتی کبھی آتی ہے کبھی اٹک جاتی ہے تو
آ رہ ہے
جی جی اپنے نیٹ ورک کو دیکھیے ورنہ کوال خراب ہو جائے گی پھر جی بے شکب آارے بالکل تو میں یہ بول رہا تھا کہ کہ اگر اپن کو درختوں کو مطلب جنگلوں کو کاٹتے اپن تو ان کی جگہ پر ایک نئے پیڑوں کا اوشکار مطلب نرمان کرا جانا چاہیے کیوںکہ اپن کو ایک پیڑ کاٹ نے سے پہلے اس سے پہلے دو چار پیڑوں کو لگانا چاہیے لیکن آج کی جنریشن کیا ہے پیڑوں کو کاٹے جا رہی ہے اور لگانے کا تو ان کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا
جی بالکل کیونکہ گرمی کا ایک سب سے بڑا کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیڑوں سے کیوںکہ پیڑ اپن کو کچھ لیتے لیتے نہیں ہے وہ بلکہ اپن کو کچھ پردان ہی کرتے ہیں
کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ابھی کہ اب ابھی
ابھی جو دیکھو موسمی تبدیلی ہے موسم موسمی تبدیلی کا جو بہت بڑا جو متاثر ہوتی ہے یہ فصلیں بھی ہوتی ہے ہے نا کھیتی باڑی بھی اس سے بہت متاثر ہوتی ہے تو جو فصلوں کی پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہے نا جس سے غذائی قلت اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے مہنگائی میں دیکھو کتنا اضافہ ہو گیا ہے اب جیسے جیسے فصلیں مطلب کم ہو رہی ہے پیداوار کم ہو رہی ہے
جی بالکل تم تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپن کو اللہ نے جو اپن کے اوپر جو اللہ نے مہربانی کی کی ہے اپن کو اتنا اچھا نیچرل پرگتی کا جو اوسر دیا ہے اس کو بگاڑے نہیں بلکہ اسے اور اچھے سے اچھا بنائے کیونکہ اللہ نے جو ایک بار دے دیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا آپ آپ لاکھوں کروڑوں پیڑوں کو کاٹو گے اور دو چار پیڑوں کو لگاؤ گے تو اس سے مانو شریر کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا اپن کو پہلیے بات تو پیڑوں کی کٹ کٹنگ کی جانی چاہیے کئی ویکتی کیا کرتے ہیں لکڑی کو مطلب کہ اپنے کھانا بنانے کے اپیوگ کے لیے پیڑوں کی کٹائی کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے سرکار نے اپن کو ایک یوجنا دے رکھی ہے وہ کہ اپنے کے ہر گھر میں ایک گیس جو کہ اچت ملیہ اچت در پہ دیا رکھ دے رکھا ہے لیکن سرکاریں کیا کرتی ہے ان جو اپن کو گیس جو اچت در پہ دیا گیا ہے اس کی انکم مت مطلب اس کی انکم بڑا رکھی ہے تو ہر کوئی غریب ویکتی اس کو چلانے میں سچارو روپ سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ ایک سیدھا سا اور آسان سا کام میتٹا ہے وہ ہوتا ہے پیڑوں کی کٹائی اور اپنا گھر چلانا
زیادہ درخت لگانے چاہیے ہے نا جنگلات کی کٹائی کو بھی روکنا چاہیے اور مطلب سارا مطلب وہ ماحول دیکھنا چاہیے مطلب پیٹرول ڈیزل وغیرہ ان کا کم سے کم اضافے سے استعمال کریے ہے نا غیر ضروری استعمال نہ بند ہو جائے ہے نا عام لوگوں میں ماحول جو حفاظت کے بارے میں شعور بیدار کرنا چاہیے مطلب ان کو معلومات دینی چاہیے اس کی
جی بالکل آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کےلیے خدا حافظ
ہاں ہاں خدا